وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی ٹھیک ہے
جی بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سنایں بھائی جان کیسے ہو
جی شکر اللہ کا اور آپ سنا آپ نے کھانا کھا لیا
چلو ماشاء اللہ اچھی بات ہے بس سب خیریت ہی ہونا چاہیے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
جی ابھی کھانا کھا کے ب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آرام فرما رہے ہیں ابھی دس پندرہ منٹ کے بعد سو جائیں گے
جی جی بالکل بالکل میں بھی ابھی کھانا کھا کے فارغی ہوئی تھی اس لیے میں آپ کا فون آ گیا
چلو جی ٹھیک ہے اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس بالکل بالکل سب خیریت ہے اور پھر تھوڑا سا نا آج کل میں تھوڑا جلدی اٹھ جا تی ہوں صبح بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنا ہوتا ہے شوہر آفس جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا مجھے وقت کا پابند ہونا پڑتا ہے کیونکہ میں اگر دیر سے سووںں گی دیر سے اٹھوں گی تو نہ تو بچے اسکول جا پائیں گے نہ شوہر کو میں کھانا وغیرہ بنا کے دے پاؤں گی
ہاں بے شک یہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے دیکھیے آج کل کی ایسی زندگی مطلب ایسی بزی زندگی میں تو ہمیں وقت کی پابندی اہم رکھ
بالکل بالکل جی جی جی
ہم تو ہر کام اپنی وقت پر کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو
بالکل بالکل
اگر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو اس سے تو ہماری زندگی میں اثرات ہی آ جائیں گی لیکن اگر ہم اپنا خالی وقت کسی چیز کو سیکھنے میں یا کوئی اچھی چیز میں سرف کریں گے تو وہ تو ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا
بالکل اور آج کے معاشرے میں دیکھا جائے جس حساب سے لوگوں اتنا اپنی بھگدڑ میں ہر ایک چیز میں مصروف ہے تو اس میں نا ہمیں وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم بے فکر ہو جائیں گے ہمارا کوئی ٹائم مینج من نہیں رہے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہماراری دن کی شروعات کیسے ہوئی ہے اور دن کیسے ختم ہو گیا ہے
ہاں بے شک وہ تو ہے دیکھیے بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو رات کے دو دو بجے سو کر صبح سات بجے آٹھ بجے اٹھ ہیں تو ان کی آ پتا چلتا ہے کہ وہ کیسے سوئے یا ان کے کام سے ہی پتا چلتا ہے کوئی اب سارے تو ملازم ہے نہیں یا سارے تو پڑھنے لکھنے میں مصروف نہیں ہے آدھی تو خود اپنے گھر کی کام یا کوئی مزدوری کرنے جاتا ہے تو کام میں جاتا ہے کہ انہوں نے رات بھر کیا کرا ہے
جی جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھو ہم ہم لوگ چاہے اس میں نوجوان ہو چاہے بچے ہوں ہم لوگ نا اتنا فون کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ جب تک ہمارے منہ پہ فون نہیں گرتا یا فون کی چارجنگ نہیں جات تی یا فون ہمیں بھاری نہیں لگنے لگتا نا تب تک ہم فون کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اس کے بعد ہی ہم سوتے ہیں حالانکہ غلط ہے فون کو ہم اپنے اتنا آدی بنا رہے ہیں کہ فون ہی ایک ذریعہ ہو گیا وہ ہی ہمیں سوئچ کرتا ہے وہی ہمیں آن کرتا ہے وہی ہمیں آف کرتا ہے
ہاں بے شک وہ تو ہے دیکھیے آپ نے یہی بات صحیح فرمائی کہ کچھ نہ کچھ جب ختم ہو جاتا ہے تبھی ہم فون بند کرتے
بالکل بالکل بالکل جی جی جی
ہاں آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو اب بچوں چھوٹے بچے بچوں میں بھی یہ لات لگ گئی ہے کہ وہ اگر کھاتی نہیں تو فون پکڑایا جاتا ہے سوتی نہیں تو فون پکڑا یا جاتا ہے کوئی کام نہیں کرتے تو فون پر کر یہ تو ہم ہی ان میں عادت ڈار رہے ہیں دیکھ یہ تو یہ تو ایسی کہاوت ہو گئی کیا ایک چھوٹے بچے کی کہاوت یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں سبز لکڑی کی طرح ہوتا ہے یا گیلی لکڑی کی اور وہ تو ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھو اگر بچے کو نا گھر سے ماحول ایسا ملتا ہے کہ بچہ جیسے رو ہلکا سا تو ہم اس کو ترنت فون دے دیتے ہیں چپ کرانے کے لیے کیونکہ فون نا ایک کھلونے کا کام کرتا ہے تو نہ بچ بچے کو لگتا ہے کہ میں جب بھی رہوں گا مجھے میری امی میری بہن نا مجھے فون دے دے گی تو وہ ایک کھلونا ہے کیونکہ بچے کو نہیں پتا وہ فون ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ اس سے چپ ہو رہا ہے اس میں وہ کاٹ ٹون دیکھ پا رہا ہے نئی نئی آوازیں سن پا رہا ہے تو نا وہ ساؤنڈ کو فیل کرتا ہے اور وہی چیز ہاں
ہاں اگر بچہ سوتا تھا یا روتا تھا یا کوئی بھی کام کرنے سے منع کرتا تھا چاہے وہ کھ کھانا ہو گیا یا کہیں بھی جانا ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں ہم کوئی کھانے کی چیز ہو گئی کوئی ٹافی ہو گئی کوئی چاکلیٹ ہو گئی یا تو کچھ کھیلنے کی چیز جیسے کوئی گاڑی ہو گئی چھوٹی سی یا کوئی اور کوئی جانور پرندہ ہو گیا پلاسٹک کا تو ہم دیکھ کر اسے چپ کراتے تھے لیکن آج کل تو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اسے فون پکڑا دیتے ہیں کہ آپ یہ لو تم چپ کرو میں کوئی اور کام کرتی ہو
بالکل اب اس سے کیا ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہتر طریقہ ہے بچوں کو چپ کرانے کا لیکن یہ نا آگے آنے والے مستقبل میں بچوں کو نا دقت دیتا ہے وہ جیسے جیسے بچ چے سمجھدار ہوتا ہے تو وہ نا فون کا عادی ہو جاتا ہے اب ہم نے شروعات میں اس کو ایسا ماحول دے دیا ہے کہ بچہ فون سے ہی چپ ہو رہا ہے فون سے ہی کھانا کھا پا رہا ہے فون کی وجہ سے ہی اسکول جا رہا ہے تو کیا کرا ہم نے اس کو ایسا ماحول دیا تو بچہ آگے جا کے تو آپ کو تنگ کرے گا
ہاں میں تو بول رہا تھا نا کہ ایک بچہ ہری لکڑی کی طرح ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہم بچ پن میں اسے مڑنا چاہیں گے تو مڑ سکتی ہے آپ اچھی چیزوں کی طرف موڑنا چاہیں گی تو وہ مڑ جائے گی لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ تو سوکھی لکڑی بن جاتا ہے اگر ہم پھر اسے مڑنے کی کوشش کریے تو وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے ہ اسی لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی جی ہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بیٹ بچوں کی چاہے بھائی ہو یا بہن ہو ان کی اچھے سے تربیت کرے اور انہیں اچھے سے کام کرنے کی کی صلاح دے اور ان گندے کموں سے بچنے کی سختی
بالکل اور سب سے بہترین طریقہ ہے اگر آپ کو بچوں کو یا اپ نے خود کے اندر وقت کی پابندی کی اچھی عادتیں اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی ہوگی صبح اٹھ کے اپ پنے جو بھی کام ہے اپنے روزمرہ کے جیسے نماز پڑھنا کلام پاک کی تلاوت کرنا سب سے پہلے نا الله کا ذکر کرو اس کے بعد اپنے دن کی شروعات کرو اپنے گھر میں کھانا بنانا ہے ناشت تہ بنانا ہے بچوں کے لیے وہ بناؤ بچوں کو اسکول بھیجو شوہر کو آفس بھیجو پھر اپنے گھر کے کام کرو صاف صفائی تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا نا وقت جو ہوتا ہے وہ پابند ہو جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم صبح اس ٹائم اٹھ رہے ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے ہمیں کلام پاک پڑھنا ہے پھر بچے کا ٹائم ہو جائے گا اسکول کا اس کو بھیجنا ہے پھر شوہر کو بھیجنا ہے پھر بچے کو اسکول سے لے کے آنا ہے تو کیا ہو رہا ہے جو شروعات سے ہی نا صبح سے لے کے شام تک کا جو ہمارا وقت ہے وہ ہمارا بٹ چکا ہے ہم نے ایک ایک کچھ نہ کچھ چیزوں میں اسے تقسیم کر دیا تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں بچا ضائع کرنے کے لیے
ہاں بے شک وہ تو ہے دیکھیے ہم تو خود ہی اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں دیکھیے صبح وہی انسان اٹھ سکتا ہے جو آج رات کو سویرے سوئے گا جو رات کو بارہ بجے ایک بجے سوئے گا اس کے لیے تو دو چار گھنٹے میں کیا ہی نیند کر لے گا
نہیں نہیں ہو پائے گی اور پھر دیکھو اگر آپ سو بھی جاؤ گے نا تو آپ صبح آفس جا رہے ہو یا اسکول جا رہے ہو تو آپ کے شریر میں آپ کے جسم میں نا وہ طاقت نہیں رہے گی وہ سکھ کو نہیں رہے گا آپ ہاں آپ نا کمزوری سے محس
نہیں بنتا کس چیز کو کرنے میں انسا لگتا ہے کہ تھکا ہوا ہے میں نے بہت سارا کام کرا ہے پھر اٹھا ہوں
ہاں کیونکہ من من میں چڑچڑا پن رہتا ہے شریر کے اندر نیند رہ تی دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے تو نہ باڈی اس حساب سے کام ہی نہیں کر پاتی ہے
اصل میں تو رات اسی کی لیے تھی تاکہ انسان اگر دن میں کوئی کام کرے تو رات میں وہ آرام کر کے اس کی جو تھکاوٹ ہے دن بھر کی وہ چلی جائے
بالکل اور دیکھو جب اللہ تعالی نے چوبیس گھنٹے مقرر کیے ہیں اور جیسے ہی پانچوں وقت کی نماز کا وقت بنایا ہے اس حساب سے اللہ تعالی نے بولا ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے دیے گئے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے آپ چوبیس گھنٹے یا تو ضائع کر دو یا اسے الگ الگ کاموں میں تقسیم کرو جس سے آپ کی عادتوں میں سدار ہو لیکن کرنے والے تو آپ ہی ہو نا اگر آپ بھی اپنا وقت ضائع کرو گے اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے تو سامنے والا کچھ نہیں کر سکتا
ہاں بیشک دیکھیے ہمیں تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کرنی چاہیے
بالکل بالکل بالکل
ہر کسی کا تو اپنا اپنا وقت ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی وقت نے ان کی قدر کی یا جنہوں نے وقت کی بے قدری کی تو ان کے انجام تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل اور ہمیں سب سے زیادہ سیکھ اسی چیز سے لینی چاہیے کہ جب پانچوں وقت کی نماز کا وقت مقرر ہے کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے ظہر کی پڑھنی ہے عصر کی پڑھنی ہے مغرب کی پڑھنی تو سب سے پہلے تو ٹائم ٹیبل یہی ہے کیونکہ اگر وقت کے پابند نہیں ہوتے تو نماز اگر ہم سوچتے ہیں ہم کسی بھی ٹائم پڑھ لیں گے تو تو کبھی ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم نماز پڑھیں ہاں کیو کیونکہ کیونکہ شیطان تو ہمیں اچھی چیزوں سے نا دور کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ تم نماز مت پڑھو کلام پاک کی تلاوت مت کرو اللہ کا ذکر مت کرو وہ تو چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں
ہاں بیشک ہاں یہ تو ایک ایسی مثال ہے جس سے ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ وقت کی کیا قدرے ہیں اگر ہم دوسری مثال کی بات کرے دیکھیے آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب کسی بھی کسی بھی بندے کا ایک کسی بھی ہمارے بھائی کا یا بہن کا ایکسیڈنٹ کچھ ہو جاتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں بولا جاتا ہے کہ اگر کاش آپ نے انہیں دس منٹ یا پندرہ منٹ یا پانچ منٹ پہلے لایا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ان کی جان بچ سکتی تھی
بالکل درست فرمایا کیونکہ جو ایک ایک سیکنڈ ایک کہ منٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے اتنا امپورٹینٹ ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے حالانکہ جب تک اللہ تعالی نے ہمیں سانسیں دے رکھی ہے ہمارے جسم کو درست رکھ رکھ ہماری ایک چیز ہر ایک چیز ٹھیک ہے تو ہمیں ساری چیزیں نا نارمل لگتی ہے اور جب ہم کسی ہاسپٹل میں کسی ایمرجنسی میں پھنس جاتے ہیں نا تو وہ سیکنڈ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیکنڈ ہمیں مل جاتا نا تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا
ہاں آخر پہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے کیو کہ ہمارا وقت ہے جیسا ہم قدر کریں گے ویسا آئے گا آگے
چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہے
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ